ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی جی الحمد للہ آپ بتائیے سب خیریت ہے
ہاں سب خیریت ہے یہاں بڑھیا موسم سہانا ہو رہا ہے ہاں تھوڑا زکام تھا
اچھا اچھا موسم کی وجہ سے موسم کیسا ہے آپ کے یہاں
ارے موسم تو ہے بس صحیح ہے ٹھنڈا ہے تھوڑا پانی گر رہا ہے بارش ہو رہی ہے
ہاں ہمارے یہاں بھی بہت موسم اچھا ہے سہاونا ہے بارش ہو رہی کل رات سے
اچھا اچھا
ہاں آج بچے گئے ہیں بارش میں ہی بچے گئے ہیں گاڑی سے گئے ہیں فور ویلر سے پھر
اچھا اچھا
ہاں پیپر چل رہا ہے بچوں کا
ہاں توو آگے نا ٹسٹ یونٹ ٹیسٹ ہاں
وہی چل رہا ہے سب اور ناشتے سے فاری ہو گئی آپ
ہاں ناشتہ واشتہ ہو گیا ہے
کیا بنایا پکایا تھا آپ نے
پکایا پنیر کی سبزی پوڑی اور لنچ دیے ہیں وٹ ٹیکو آلو پوڑی
اچھا آلو پوڑی ان کا فیوریٹ ہے کیا جب دیکھو آلو پوڑی لے کے جاتی ہیں
آلو پوڑی اور سوجی چیلا
اچھا یہ ہماریے بچے جو ہے نا وہ نہیں نہیں کھاتی آلو پوڑی ہم لو آج وہ لے کے گئی ہیں سینڈوچ ہم تو آلو ابال کے فریج میں رکھے رہتے
ہم بھی آلو ابال کے رکھ لیتے ہیں
ہاں ہو ابلا ہوا آ آلو تا ابھی بھی آلو ابال کے ہاں ابھی بھی آلو ابال کے رکھے ہیں اور جائیں گے تو بنائیں گے آلو کا بھرتا بنائیں گے
آلو کو بھرتا اچھا لگتا ہے چٹپٹا ٹاٹر وٹر ڈال کے بنائیے
ہاں بنائیں گے اور بریانی بریانی نہیں پکایا آپ نے
بریانی ابھی نہیں پکایا بریانی میں ایک تو بڑی د دقت رہتی ہے پکانے میں اس میں ٹائم بہت لگتا ہے بریانی میں
ہاں ٹائم تو لگتا
ہ آپ سالن اور پلاؤ بنا لیجیے ہاں اور دوبارہ گرم کرو تو وہ ٹیسٹ نہیں رہ جاتا ہے پھر
ہوں ہوں بس بریانی پکے اور ترنت اس کو کھا لیجیے
ہاں ہاں سالن والن کیا ہے پھر اب گرم کر لو دے بھی دو کسی کو روٹی ووٹی سب شام میں یہ بنا لو پھر بریانی چاول رات میں آدمی نہیں کھاتا ہے کوئی کوئی نا ارے
ہاں اس کو پورا میرینیٹ کر کے رکھیے آدھا چاول پکائیے
ہاں وہی بات ہے اور آپ کی ساسو ماں کی
ہاں بچے شوق سے کھا تے ہمارے ا ان لوگ ہمارے بچے تو بریانی بازار سے منگا منگا کے کھاتی ہیں ہاں تو پسند ہے بریانی ہاں اب چھوٹی والی تو کھاتی نہیں تھی پہلے اب بازار سے منگا منگا کے کھا تی ہے
ہاں یہ لیجیے پانی پی
یہ کیا بول رہا ہے
یہ کھانا کھا رہے ہیں
اچھا
ہ ہ آلو پوڑی کھلا رہے ہیں پن پتا نہیں کیا مانگ رہا ہے
اچھا اور آپ کے شوہر کیسے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی ہوٹل وٹل کھلنے والی تھی نا
ہاں ہوٹل وٹل دیکھیے جمعرات تک ان شاء اللہ کھل جائے گی
اچھا اچھا پاس میں ہوتے تو ہم لوگ بھی آ جاتے تھے آودگھاٹن میں اب چھٹی ا بھی ہوگی تو دیکھیں گے بھی یہ
ابھی اگست میں چھٹی پڑے گی نا
ہاں پندرہ اگست اس ٹائم بہت امس بہت رہتی ہے ابھی کا موسم زیادہ اچھا ہے ابھی کا موسم ہاں ابھی ابھی کا موسم زیادہ اچھا ہے سہوانا لگتا ہے باہر جائے گھومے پھرے
ہاں ٹھیک لیکن اس میں اگسٹ اب وہ رہتا ہے امس رہتی ہے اور بارش بھی لگاتار ہوتی رہتی ہے تو آدمی کہیں جا نہیں پاتا ہے گھومنے کے لیے
ہاں آپ نے اور اب ایک نند کی وہ بے بیٹی چلی گئی
ہاں چلی گئی
اچھا
وہ اپنا بچہ یہیں چھوڑ گئی ہے ہاں ہاں
کون سا بچہ بڑا والا
ہاں بڑا والا ایک تو اکیلے اس کو سب نہیں جاتا ہے اسکول سے روز فون آ رہا ہے کب بھیجیں گی تو وہی کہے تھے ایک دو دن میں آئیں گے تو لے جائیں گے اس کو
اچھا کیا ہوا اس ط طبعیت خراب تھی کیا اس کی
ہاں اس کو جوانینڈس ہو گیا تھا
اچھا
ہاں تو وہی کہتی اکیلے پورا کام کرنا پڑتا ہے اس کو
اکیلے ہیں جوائنٹ فیملی ہے نا ان کی
ہاں ہاں تو جوائنٹ فیملی ہے تو ساس سسر اسی کے سائڈ رہتے ہیں یہی کھانا پینا سب کو دیتی ہے ہاںاں ہو گئی ہے دیور کی شادی اور جو جیٹ ان کے ختم ہو گئے تھے تو ان کا لڑکا بھی اسی کے پاس رہتا ہے
اچھا
ہاں تو اس کو بھی اسکول بھیجنا کھانا پینا سب وہی دیتی ہے
اچھا کام والی بھی نہیں ہے کیا
ہے ہے کام والی آتی ہے جھاڑوں پوچا ڈسٹنگ وغیرہ کر دیتی ہے برتن ورتن
اچھا
ہاں لیکن صبح سے اٹھو پھر وہ جات ہسبینڈ جاتا ہاں ہاں ہسبینڈ جاتا ہے تو گیارہ بجے اس کو پورا کھانا چاہیے
ہاں
دال چاول سبزی روٹی اور رات میں پھر آتا ہے سات چھ سات بجے
ہم اور بتائیے کہیں گھومنے نہیں جا رہی ہیں آپ
ارے سوچ رہے تھے اجمیر جانے کے لیے
جی ہم یہ ناگپور تو جانے والی تھی نا
ناگپور نہیں گئے پھر یہ موسم کی وجہ سے
ہاں تو اجمیر بھی بارش کے وقت نہیں جانے رہے پچھلے سال وہاں باڑھ آ گئی تھی
اچھا
بارش میں ہاں نیوز میں دکھا رہا تھا
نہیں پتا تھا ہم کو ناگپور تو
کیونکہ وہاں پہ نا وہ وہ ہے نا
ہم
اور نہ اناج آ کر بھر جاتا ہے وہ پانی پورا روڈ پہ آ جاتا ہے سب نالیوں کا پانی بھی پورا بھر جاتا ہے
اوں ہوں
پورا جہاں درخاست جو راستہ جاتی ہے نا وہ جہاں بازاریں لگتی ہیں وہاں پورا پانی پورا پانی س بھرا تھا پچھ لے سال
اچھا پورا ڈلان ٹائپ کا تو ہے وہاں کا
ہاں ہاں اور رستہ ہے سکری رستہ ہے سکری یا پورا کیا بولتے ہیں نالیوں کے اوپر تو دکانیں بنی ہے
ہاں
جگہ اتنی زیادہ ہے نہیں وہاں پہ
اور نالی جام ہو جاتی ہوگی پھر پانی روڈ میں آ جاتا ہوگا اس لیے اور راستہ بند ہو جاتا ہوگا وہاں
آپ یہاں تو اچھا ندی ندی میں بڑھیا اس میں افان پہ ہوں
ہاں ندی ٹھیک ہے اس سمے گووند گڑھ کا کل دکھا رہا تھا کندوں کا
نئی
تو وہاں وہ جو جیسے بیچ والی رستہ ہے نا پل چھوٹی سی پڑتی ہے نا ادھر جانے کے لیے اس پار تو وہ پوری ڈوبی ہوئی تھی
ہاں تو وہ ڈوبی ہو گیا وہاں وہ پانی میںتتا وہ چکنا رہتا وہاں تو پیر پھسلے تو نیچے چلے جاؤ سیدھے تو زیادہ اس لگتااں پتھروں میں صفائی بھی نہیں ہوتی وہاں کبھی انی کاائی لگی ہے وہاں پہ ا طر اس کی ہے وہی تو اور لوگ جاتے ہی ہیں وہاں گھومنے پھرنے
اور صاف صفائی نہیں کرتے ہیں وہاں
تو کرنا چاہیے سب سرکار تو کام اور وہاں پہ حادثے حادثے بھی حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ ہمیشہ ہوں وہاں کا لیکن منظر بہت اچھا لگتا ہے ہوں چلے کے وہاں پہ گھومنے کے لیے اور آپ کی ساسو ماں کی طبیعت کیسی ہے
ہاں ٹھیک ہے وہ بھی
اچھا ہے اس سمے
آئی تھی فرائیڈے کو آئی تھی ا سنڈے کو نہیں آتی ہے سنڈے کو اب سب بچوں کی چھٹی ہوتی ہے سب سوچتی ہے کہ سب گھومنے جائیں تو وہ بھی اس لیے فرائیڈے کو آ جاتی ہیں گھوم جاتی ہیں
اچھا اور آپ کی جٹھانی یہاں ٹھیک ہے ان کے بچے بھی اسکول بغل والی جو چٹھانی ان کے بھی لڑکی جاتی ہوگی اسکول
ہاں ہاں وہی ہماری بیٹی کے ساتھ ہی جاتی ہے
وہی اسکول میں اب دونوں ساتھ میں چلی جاتی ہوں گی
ہاں دونوں ساتھ میں جاتی ہیں ساتھ میں آتی ہیں
ہاں لوک کا بھی چار بچے ہو گئے جانے والے ہم ہاں
جاتے ہوں گے ساتھ میں لیکن آتے ہوں گے الگ الگ
الگ الگ ہاں نرسری میں جو اس کی گیارہ بجے ہے اور کہ ماہرہ اور آیت کی تو دو دو بجے ہے اور دو دس اس پ خوشی کی ہے چھٹیاں ہاں تو الگ الگ آتے آتے اتنا وقت ہو جاتا ہے بہت لیٹ چھٹی ہوتی ہے
آدھا دن تو بچوں کا اسکول میں ہی چلا جاتا دو بجے دو دس پہ بہت زیادہ ہے
ہاں وہی تو آتے آتے ڈھائی بج جاتا ہے ڈھائی بج گیا پھر نہائی دھوئی کھانا پینا کھائی اس کے بعد پھر عربی والی آ گئی وہ پڑھی اس کے بعد سوئی تو سمجھیے سات بجے اٹھیں گے شام کو پھر کچھ کھائے پی بیٹھے ہی آٹھ بج گیا اب آٹھ بج گیا ہاں آٹھ سوا آٹھ بج گیا اس کے بعد پھر پڑھانے ب ترنت دس بج گیا اب دس بجے اب لگے گا کہ رات کھانا کھا لو رات کا کھانا میں کھائے بس گیا کھانا پینا کھاتے ساڑھ دس گیارہ پھر تھوڑا سا پڑھائیں گے بارہ بج گیا پھر وہی سونے کا ٹائم ہو جائے گا بتائے نا بچوں کا ہاں بچوں کو تو ایک دم ہاں بچوں کو تو ایک دم وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ بچے
ہاں شیڈیول چاہیے بچوں کو
وہی تو پڑھائی لکھائی بس یہ اسکول کا ٹائم بہت زیادہ نا ایک آدھ گھنٹہ
ہاں ہاں ہاں آٹھ بجے سے کلاسز ہے کلاسز آٹھ بجے سے جاتی کتنے بجے ہے
آٹھ سو سوا آٹھ بجے سے ہوگی آٹ پچپن پہ سات پچپن پہ گیٹ بند ہو جاتا ہے
اچھا اچھا اسمبلی ہوتی ہوگی ہے نا دس پندرہ منٹ
ہاں اسمبلی پریئر ہوئی
تو آٹھ دو چار چار پانچ دو بجے چھٹی ہو جانی چاہیے ڈیڑھ بجے
ڈیڑھ بجے کر دیں بہت ہے چھ گھنٹے کا اسک
ہاں وہی تو
پانچ پانچ گھنٹے کا ہونا چاہیے زیرو پیریڈ لگے گا زبردستی کا چاہے تفریح کر رہے ہوں دس منٹ کے نہیں ایک پیریڈ پورا ہے زیرو پیریڈ
اچھا
جیرو پ پورا ایک پیریڈ چالیس منٹ کا تو بھیا وہ جیرو پیریڈ ہٹا دو چالیس منٹ جی جی چلیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے
ہاں چلیے چلیے بہت خوشی ہوئی ہاں چلیے اللہ حافظ